ہلو وعلیکم السلام ٹھیک ہو
جی آپ ٹھیک ہو اچھے سے
ہاں شکر اللہ کا گھر میں سب ٹھیک ہے
شکر شکر آپ
شکر اللہ کا اور کیا کر ہو
ایسے ہی بیٹھا تھا گھر پہ آپ کیا کر رہی ہو اسکول نہیں گ رہئی ہے آج
ہ نہیں نہیں آج فرائیڈے تھی نا میں نہیں گئی
ٹھیک ٹھیک
جی آپ نہیں گئے ہو
نہ م راج میرا آج موڈ نہیں تھا آج تھا نا اصل میں فرائیڈے آج نماز وماز پڑھنی ہوتی ہے اب وغیرہ بہت سے کام ہوتے ہیں
ہاں جی ہاں
میرا جی ہاں آج ہم کس موضوع پر بات بات کریں
ا آج میرے خیال ہے کہ جنگ پر گفتگو کرے یہ اہم اور سنجیدہ موضوع ہے جو انسانی تاریخ کو حصہ کر رہا ہے
بالکل ٹھیک کہا تم نے جنگ انسانی ترخ میں قدیم زمانے سے میں میں موجود ہے جب دو یا زیادہ ق میں ملا مقع ملیا گیرو اپنے مفع دت کے لیے لڑتے ہیں تو اسے جنگ کہا جاتا ہے
جی ہاں لیکن مجھے لگتا ہے کہ جنگ صرف ہتھیاروں کی لڑائی نہیں ہوتی بلکہ اس کے پیچھے سیاسی معاشی اور سماجی وجائن بھی ہوتی ہے
بالکل کئی دفعہ زمین کے تزان قدرتی وسل پر ہلو
ہاں جی ہاں جی
ہم ایسے ہی بات کریں
اور آپ کیوں نہیں اسکول گ اگر آپ کی نماز ٹم تک آپ واپس آتے ہیں نا وہیں
میرا بوڈ نہیں آج کچھ ٹاپک کے اوپر اصل میں میرا نا دماغ تھوڑا ہی ہے بزی ابھی
کیوں
ہ
کیوں
ایسے ہی پتا نہیں کیا ہوا
اچھا اچھا ٹھیک آپنی چائے پی
ہ
ہاں
ہاں آپ نے بیچ آئے
ہاں آج تو فرائیڈے تھی میں صبح چھ بجے اٹھی پھر تبھی بھی ہاں جی ہاں جی نہیں پانچ بجے نماز ہوتی نہا پانچ بجے اٹھی
ابھی نہیں سحی ہو
نہیں نہیں نہیں میں نہیں سوئی
ہلو
میں نہیں سوئی پھر آپ اے نہیں ماناز
اچا ٹھیک ٹھیک ٹھیک ایک پھر کپڑے لانے کب جانا ہے آج آپ کو کپڑے کپڑے لانے کب جانا ہے آج
کپڑے لے
ہوں
تج کمڑی کیوں لانے
آپ نے تو پرسوں بولا مجھے فرائیڈے کو کپ ڈے لانے جانا
میں نے وہ لائے بھی کل میں گئی تھی نا کل کپڑے لانے
آپ نے تو بولا تھا مجھے فرائیڈے کے دن جانا ہے
نہیں نہیں میں نے لائے پھر کل ہی وہ
کیا کیا لایا
کچھ نہیں ایسے ہی کورڈ سیٹ سوٹ وغیرہ اور کچھ بھی نہیں
کتنے سوٹس لائے
دو بس
بس
ہاں جی
مجھے لگا شاید
جی ہلو
لگا
کیا لگا
شاید
مجھے کیا کرنا تھا اتنے سوٹس کو اور آپ کی آواز رک رک
آپ کیوں نہیں بات کر رہی ہو
جی
آپ کیوں نہیں بات کر رہی ہو
آپ کی آواز رک رک کے آ رہی ہے آپ کو نیٹ ورک ایشو بہت زیادہ ہے
اچھا ٹھیک ٹھیک میں تو کر رہا ہوں ٹھیک سے بات
ٹھیک اور آپ کہیں گھومنے وغیرہ نہیں گئے ہو کیا
نہ میں کہاں گھومنے جاتا ہوں
اچھا ٹھیک
جی آپ گئی کہیں پہ
نہیں نہیں میں نہیں گئی تھی کیونکہ موسم ہے نا یہاں سے خراب تو میں نے سوچا کل بھی گئے تھے ہم پھر وہاں موسم خراب ہوا پھر ہم جلدی جلدی گھر آئے اور ہم ڈل بھی گئے پھر وہاں پہ اسی لیے ہم آج گئے ہی نہیں پھر ہاں مجھے اب کل اسکول جانا ہے تو کل ہمیں ہوگی وہاں پہ ہاف ڈے پھر ہمیں فرینڈس وغیرہ کو جانا ہے گھومنے
پھر کہاں جانا ہے آپ کو؟
جی ہم سوچ رہے تھے ہم کہیں پارک وغیرہ میں جائیں گے یہیں جیسے کہ یہاں پہ مال وغیرہ لگتا ہے نا سنگر مال
ہمم پرمیشن لی آپ نے گھر والوں سے پرمیشن لی آپ نے
نہیں پرمیشن تو نہیں لی میں جاؤں گی نا وہیں سے اب
میں نے بولا گھر والوں سے پرمیشن لی
میں بتا رہی ہوں میں نے نہیں لی پرمیشن میں جاؤں گی اب وہیں سے
اچھا ٹھیک ہے
جی جی
اور بتائیے آپ
بس میں نہیں جانے والی تھی تو وہ گئے تھے پرسوں انہوں نے بولا وہاں مزا ہے انہوں نے پھر بولا کہ چلو ہم اور جائیں گے آپ کو بھی لیں گے
ٹھیک ٹھیک ساتھ کون کون یے فرینڈس دو تین
جی
سات کون کون ہے
ہم صرف فرینڈس وغیرہ اور کوئی بھی نہیں
ٹھیک
جی
اپ بافتے میں کتنے دن سکول جاتے ہو
جی کیا بتا رہے
آپ ہفتے میں کتنے دن اسکول جاتی ہو
میں
ہاں
لگ بھگ دو تین دن
ٹھیک
ہاں جی اور آپ
میں
ہاں
میں جاتا ہو یہیں ایک دن اگر گیا
اچھا اچھا ٹھیک
کیوں اتنا کم کیوں جاتے ہو آپ کو یہ نہیں ہوتی ہے
ہاں
شارٹیج نہیں نکلتی ہے
نی
کیو
ہمارا ویسا اسکول نہیں ہے جیسا ہاں میں نے نا وہاں پہ ایک اسٹوڈینٹ کو دیا ہے ہنڈریڈ روپیز اس کو میں نے بولا ہے میری اٹرڈینس کیا کرنا
لیکن روز جایا کرو کیونکہ شارٹیج جب نکلتی ہے پھر ایگزام نہیں دینے دیتے ہیں
ہاں یہ بات بھی صحی ہے
جی اور آپ بتاؤ آپ آن لائن کلاسز لیتے ہو
ہ ہاں میں تو دیتا ہوں
اچھا ٹھیک روز
ہاں
کتنے بجے دیتے ہو آپ آن لائن کلاس اور کس مطلب
میں دیتا ہوں ایک دیکھو میں دن میں دو کلاس ایک ایک کلاس ہوتا ہے ایک گھنٹہ پہلے میں دیتا ہوں یہی گیارہ بجے یہ کلاس پھر دیتا ہوں شام کے یہ کچھ تین چار بجے
ٹھیک ٹھیک چلو اچھی بات ہے
جی ہاں اور آپ
میں دیتی میں نہیں آن لائن کلاس دیتی تی ہوں میں ٹیوشن جاتی ہوں کمپیوٹر سینٹر جاتی ہوں اسکول جاتی ہوں بس
کمپیوٹر سینٹر وہاں کیا فائدہ ہے
پائید مطلب کیوں نہیں کیونکہ اس سے تو بہت کچھ سیکھتے ہیں وہاں پہ وورڈ ایککسل ٹیلی بہت کچھ سی وہاں پہ کیوں آپ نہیں گئے تھے کبھی کمپیوٹر سینٹر ر آج تک
نہان میں کہاں جاہ گا ہوں
کیوں نہیں جاتے ہو آپ کیوں نہیں گئے کمپیوٹر سینٹر
اس میں زیادہ فائدہ نہیں ہے بال ٹائم یہ ہے نا ٹائم ویسٹ
جی
ٹائم ویسٹ
اچھا اچھا ٹھیک ہاں پھر آپ کی بہن کو جانا تھا نا یہاں آجکا یہی سائیکل ہ کیا کر گ
وہ آئی صبح
وہ گئی تھی
یہ ہاں ہاں
وہ گئی تھی میں اس کے لیے
ہاں جی ہاں جی
وہ اتنی جلدی آئی
ہو گئی ت صبح سات بجے ان کو وہ آئی پھر ساڑھے آٹھ
اچھا اچھا ٹھیک
جی ہاں وہاں کیا ریس اس کارنی ہوتی ہے
وہاں پہ کیا کرنا ہوتا ہے
ہ اں پی گ ریس ویر وغیرہ کرنی ہوتی
اچھا اچھا ٹھیک ہاں وہ مطلب اس نے جیتا پھر یا ابھی نہیں نکلا وہ
خبر کیا کیا؟
اسے جیت ہی سی دس
کہنا آئی ہے
اچھا اچا ٹھیک فسٹکیونس کوتنان آیا تو چلانا
ہاں
کتنے لوگ ہوتے ہیں اس سائیکل ریس میں
اس میں ہو پہ یہیں کچھ چالیس چالیس بچے
اچھا اچھا ٹھیک پھر تو اچھی رینک آئی ہے اس کو اس سے زیادہ کیا ہی آتی
جی ہاں
اس کو کتنا ٹائم م ہو
اس کا نہیں بت زیادہ ٹائم یہ کچھ ہ ایک سال
اچھا اچھا ٹھیک وہ کس کلاس میں پڑھتی ہے آپ کی بہن
میری بہن پڑھتی ہے ٹینتھ میں
اچھا اچھی بات ریس وغیرہ کی کرنی ہوتی ہو اور صبح صبح اس سے ایکسرسائز بھی ہوتی ہے بہت کچھ ہوتا ہے اس سے تندرست رہتے ہیں پورے دن وہ اسکول نہیں گئی تھی جب وہ اسکول نہیں گئی تھی پھر
ہاں وہ تو میں نے بتایا نا ابھی وہ ساڑھے آٹھ آئی وہ نکلی پھر نو بجے اسکول
اچھا ٹھیک اس کا ایگزام تھا آج
جی
اچھا اچھا ٹھیک
آپ کے اگزامس کا بیا
ابھی جون اینڈنگ میں ہے
اس س جوون اینڈنگ
ہاں جی ہاں جی
کچھ یاد کیا
ہاں بہت کچھ ایک ایک چیپٹر کو تو ایگزام ہے
ہاں
ایک ہے ایک ہے ایکزام کو تو چیپٹر کو تو ایگزام ہے
ٹھیک چلو بھائی اللہ حافظ ملتے ہیں ہاں
چلو ٹھیک ہے لا پھر
اللہ حافظ